ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک ا ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تال آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر صاب ٹھیک ہے تم سناؤ
بس
آج کی زندگی مطلب تندرست ہونی چاہیے نئے لوگوں کی طرح ہونی چاہیے اسی بارے میں اسی بارے میں کافی سوچ رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ صحت انسان کی سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے
بالکل صحیح کہات تم نے اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنی زندگی کا ہر م ہر میدان میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ اپنی صحت پر کم توجہ دیتے ہیں
ہاں خاص طور پر ہماری جنریشن میں لوگ فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اور موبائل فونس پر گھنٹوں وقت گزارتے ہیں
یہ بات بھی ہے تندرست صحت کا مطلب صرف اچھا کھانا نہیں ہوتا بلکہ ایک بیلنسڈ اور ڈسپلن زندگی گزارنے گزارنا بھی ہوتا ہے
ہاں بالکل صحی ویسے تمہاری نزدیک ہیلدی لائف اسٹائل کی بنیاد بنیادی چیزیں کیا ہیں
میرے خیال میں تندرست صحت کے کچھ اہم یہ ہے بیلنس ڈائٹ ایکسرسائز روز کرنا اچھے سے سونا ہائڈریشن اور اچھا سوچنا کتا
ہاں اچھا سموجچا بہت اچھی بات کہی تم نے چلو پھر آج یہی جو ہماری ڈائٹ ہوتی ہے روز مرہ کی بیلنس ڈائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں
ضرور ڈائٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی غذا میں تمام ضروری نیوٹرینٹ شامل کریں جیسے پروٹین کاربوہائیڈریٹس وٹامن منرلس اینڈ ہیلدی فیٹس
ہاں لیکن آج کل لوگ برگر پیزا اور سافٹ ڈرنکس کو ہی اپنا ڈائٹ بنا لیتے ہیں
ہاں اسی وجہ سے ڈائبٹیز ہارٹ ڈیزیز جیسے مسائل بڑھ جاتے ہیں لوگ باہر کا کھانا اچھے سے کھاتے ہیں اور گھر کا کھاتے ہی نہیں ہے
میں نے بھی بالکل میں نے بھی کچھ مہینے پچھلے پہلے اپنے ہی ڈائٹ چینج کیے تھے میں نے جنک فوڈ کم کر دیا تھا اور فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ کھانا شروع کیا
پھر کیا فرق محسوس ہوا
بہت زیادہ میں نے پہلے جلدی تھک جاتی تھی لیکن اب زیادہ انرجیٹک محسوس کرتی ہوں میری کنسٹکشن میں امپرو آئی ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے اور سبزیاں وٹامن اینڈ اینزٹر
اینٹی آکسیڈینٹ
ج
سے بھرپور ہوتے ہیں جو باڈی کو ڈزیز سے بچاتا ہے ویسے پانی پینا بھی بہت ضروری ہے ڈاکٹرس کیسے ہیں روزانہ کم از کم ایک گلاس پانی پی لینا چاہیے پوری باڈی کو ہائڈریٹ رکھتا ہے اور ٹواکسی کو باہت نکالتا ہے
میں پہلے بہت کم پانی پیتی تھی لیکن اب میں اپنے ساتھ واٹر بوٹل ساتھ رکھتی ہوں
یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے ہائڈریشن سے سکن بھی ہیلدی رہتی ہے اور ڈائجیشن بھی بہتر ہوتا ہے
ایکسرسائز کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
ایکزرسائز تندرستی زندگی کو بہت اہم حصہ ہے روزانہ تیس سے پینتیس منٹ کا فزیکل ایکٹیویٹی انسان کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے
وہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایگزرسائز کے لیے وقت نہیں ہوتا
وقت نہ ہونا اکثر صرف ایک بہانا ہوتا ہے اگر کوئی جم نہیں جاتا جا سکتا تو و واک کر سکتا ہے سائیکل کر سکتا ہے یا گھر میں سمپل ایکسرسائز کر سکتا ہے
میںیروز واک کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے میرا ا موڈ بھی اچھا رہتا ہے
بالکل واکنگ ایک سمپل ایک افیکٹیو ایکسرسائز ہے اس سے ہارھ ہیلدی رہتا ہے اور باڈی ایکٹو رہتی ہے
ہاں سپورٹس کس اسپورٹس بھی حصح کے لیئے فائدے مند ہیں
ہاں کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن اور سوئمنگ جیسی اسپورٹس فٹنس کو امپروو کرتے ہیں اور ٹیم ورک بھی سکھاتے ہیں
ہوں مجھے بیڈمنٹن بہت اچھا ہے میں ہر ویکینڈ پر دوستوں کے ساتھ
یہ بہت ا اچھی بات ہے فزیکل ایکٹیویٹی نہیں صرف باڈی بلکہ مائنڈ کو بھی ہیلدی رکھتی ہے
ون کی بات سے یاد آیا وین
بالکل بہت سے لوگ صرف فزیکل ہیلتھ پر فوکس کرتے ہیں لیکن مینٹل ہیلتھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں
سٹرس آج کل ہر کسی کے ہر کسی کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے
ہاں لیکن اسٹریس کو مینیج کر کرنا سیکھنا بہت ضروری ہے میڈیٹیشن پئرز ڈیپ بریتھنگ اینڈ پازیٹیو پو پازیٹیو ایکٹیویٹیز اسٹریس کو کم کر سکتی ہے
میں جو اسٹریس محسوس کرتے ہ تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اس سے دل سکون اس سے دل کو سکون ملتا ہے
یہ بہت اچھی عادت ہے ایکٹیویٹیز انسان کو انرجی دیتی ہے
ہ سوشل میڈیا بھی مینٹل ہیلتھ پر اثر ڈالتا ہے
بالکل اگر حد سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کیا جائے تو انینزائٹی اور ڈپریشن بڑھ سکتا ہے
میں نے اپنا اسکرین ٹائم کر لیا ہے
اور اس کا کیا اثر ہوا
میں زیادہ پروڈکٹو ہو گئی ہوں اور میری نیند بھی بہتر ہو گئی ہے
نیند کی بات کریں تو ہے تندرست زندگی میں پوری نیند بہت ضروری ہچ
ہاں ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ اڈلٹس کو نو گھنٹے کی نیند لینی چاہیے
ہاں بالکل اگر نیند پوری نہ ہو تو جسم اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں
ہ میں پہلی دیر رات تک موبائل یوز کرتی تھی اور اٹ جاتی تھی اور صبح کا ہووا اٹھتی تھی
یہ آج کل بہت عام سی بات ہو گئی ہے سونے سے پہلے اور لیپ ٹاپ کا کم استعمال کرنا چاہیے
اب میں کوشش کرتی ہوں کہ وقت پر سو جاؤں
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے پراپر سلیپ سے پوری نیند کرنے سے میموری امپروو ہوتی ہے اور امیونٹی بھی اسٹرانگ رہتی ہے
تندرست صحت میں کلین لائنز کا بھی کردار ہوتا ہے
بالکل صفائی آدی صحت ہے پرسنل ہائجین اور کلین انوائرمنٹ ڈزیز کو بچاتا ہے
روزانہ نہانا کاتھ دھوا اور صاف کپڑے پہننا بھی صحت کے لیے ضروری ہے
ہاں خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم کے بعد ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے
یہ کر مسلہ جو مجھے لگتا ہے کہ بہت‌ عام ہے وہ سموک ہے
بالکل جو سگریٹ پیتے ہیں صحت کےلئے انتہائی نقصان دہ ہے یہ فیڑو ہارٹ اور پورا جسم متاثر کرتی ہے
اسی طرح شراب انسان کی صحت اور زندگی کو تباہ کر دیتا ہے
ہاں جو تندرست زندگی مطلب تندرست زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کا ہر قسم کی بررے عادتیں چھوڑ دے
ہوں اچھی سوچ کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو
اچھا سوچنے کے لیے ا عن چھا سوچنا صحت مند زندگی کے لے بہت اہم ہے جو لوگ مصیب مصیبت سوچ رکھتے ہیں وہ مشکل حالات کا بہتر مقابلہ کرتے ہیں
میں بھی سمجھتی ہوں کہ گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزار انسان کو خوش رکھتے ہے
بالکل جو لوگ اللہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں وہ زیادہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں
گھر والے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی منٹل ہیلھ ہے
ہاں طاقتور رشتے اور جو اینزائٹی سٹریس ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے اور اپنی جذباتوں جذباتوں کو حوصلہ دیتی ہے سپورٹ دیتی ہے ٹ
ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل بچپن سے سکھانا چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے جو ہے
مجھ میں تمہاری بات سے متف سکھوں اسکول اور پیرنٹس دونوں کو بچوں میں ہیلدی ہیبٹس ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ حافظ
ہ